ہیلو ہلو
ج
ہلو وعلیکم السلام وعلیکمسام
ل وعلیکم السلام
اور بتائیے کیا ہو رہا ہے
ا بڑھیا ہے اپنا بتائیے
متا تھوڑا بہت ادھر ادھر ہو رہا ہے
تھوڑا بہت ہی دھردھر ہو
ایک ہ جار
ا ہ
ٹینشن ہے پڑھائی لکھائی کے کیا ہوگا لائف میں ا پیسہ ہے وہ تو ابھی
پیسا ہے
ہ پیسہ ویسا ہے
تو سا ہیلو
گھر ہی جانا ہے وہ کو دیکھتے ہیں ک روپیہ بچل
ج ج
پچانوے روپ
پنچانوے روپے ہوتے گھر
اچھا یہ فون پے وٹ جو ہے ایکٹیو کرنے پر دو پرس دے گا کیش بک
ک
نہیں کریں گے کہ نا لکھ لے فون پے والیلیٹ اور اپب ٹو دو پرسینٹ کا ایسا ہے
س سر
مطلب کہ ایک سو
ایکسس کرڈٹ کارڈ
لان مائی بجٹ
بجٹ
رائٹنگ میں ای میل کیا ہے بھائی ا ہ ہ ہ ہوں ہ ہ ہ ا ڈ پی کے اھی سے لوگن کرنا پڑ رہ ہے
ہوں
ای مل سے
کہ
ج ڈی ٹی پی کے ای میل سے ل لوگ کر رہتا لوگ
ہوں
اور
ہاں ہوں ہوں
اور بتا
آؤ گؤ تو ہی ہو رہی حالت خراب ہو گیا تھا سرو بی سر
وہ تو ہے بھائی کی سردی سے ہوتا ہے ہلکاا
جی ا ج
ہ
تو وہ ہی
توح ل لو
و چاکلیٹ
ا صحی بن جائے گا ہاں وہ سب سے ٹھیک ہو کہے بتا د دوا اب تو ہو نہیں ار نس تو بلیے ج
ا ہاں
ج
ہ ہ
ر
ج کچگوں جانا ہے نا وہ
اچ
یہ آ ایک ڈاٹٹر لرنگ کا ہو بھائی
کیا ہو س بھائی مزے لگان ہے دس منٹ دو منٹ میں پپو ٹھ دار کیا
ا اچھا مطلب اے آئی سی کے صحی میں پیسہ کما سکتا ہے آدمی
م
تو م تو ا آئی سے ہل کا فائدہ
ہوں
ج ج سے اس سے کیا ہے ہاں جٹ ہلو
ہاں اور بتاؤ
ا ہوں ہ ہ اچھا جیک کنا جا پتا بھائی
ہاں اب کی ہو جائے دو تین گھنٹے پ ہاں تنا کا ہو تو گ ب
ج ہو ل تو ہوجے تو
کہاہ کہ چودہ بار ہو گ ہے پندرہ ہوئی ہ
ہ
تو ہو جائے گا ت اکاؤنٹ ابھی تک میں کھیچوڑ رہے کوئی دقت نہ
جوڑائی تو تو جوڑ د
بی بات تھاا زور دور کیایا ہوگ ابھی اگر آ ج تو چار پانچ ہزار سو یہے ہو یار پانچ ہزار دس ہزار ایک ہی بار غلط سے ڈال دیتا نا مزے آ جاتا ہے جی
ہ
کا ہوگا بھارت میں کیا ہوگا رے اسٹوڈینٹ کے حالات
ہوں
آ ہوو بس مجے نہیں رہا کبھی کھی ہمر لگتا ہے پڑھائی وڑھائی چھوڑ دی کا
ہو ج
جتی وادی پھیلا کے ا خالی کرن کنڈ کر دے رہا ہے بتاؤ اس سے ہونا چاہیے سونم وگ چ ایک سائنٹسٹ ہےل نا اور تھری ایڈیٹ جو موی چ بن ایک ایکسپائر ہو بنا طرح دیکھو امیرے خان نے بنل ح ل ہے کہ
اور
دیکھو چ ال مطلب کیسے بول رہا ہے کہ ہم کو تو پ تو نہیں تھا اس کے یہ آدمی کے بارے میں تین گھنٹہ پوریہ گئےل ہوتا توب تو مزہ آتا رے بھائی بگوان کر کے پور جا کالے پور جاتا رے لیکن کیا ہوتا ہے وہ چوڑا گاالیا تو چلتے ادھر ادھر باہل را گا رات میں ترا ابھی فون نہیں کی کہ فون کرے دس سے گیارہ بجے تو ستلتے رات ہی ا بے تو فون تھھار نہیں کہ طا ج ج پیسا ہی نہیں ہے یار پانی گر کے تب خراب کر دیا ہے موسم کیا کر د بتاؤ تو گڈ بھی بڑھیا نہیں ادھر ادھر روڈ بھی بڑھیا نہیں ہے یار روم لگٹمار سچکی ہی رہاتتا ہے بال والا دوائی لینا ہے وہ
ہوند ہے
ہوں بٹ ٹوٹ رہ جاتے ہوں
ہیلو
ہوں
ج کہ بول تھاے سنائی بول ت کہ کرا ہ
کیا بول رہی ہے
بال کا دبائی با
ہوں اڈ
ا جی
ہ ہ ہ ہ ڈال یکن
ڈالٹول
ا یہ اھی دلے اللہ انسٹاگرام پر ریل دیکھتا لیتا
ہھ
ا د کتنا فی ہو کہ تو پت چل
چ ن پک چ ہوتا کتنا پیسہ لگتا ایکا اد ہجار رپ لات تھا ہ ن ٹھ